علم وورحمۃ اللہ یہ وبرکاتہ
ھم آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آ ٹھیک ہو
ہاں بس شکر اللہ کا آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے گھر میں سارے ٹھیک ہیں آپ کے
ہاں بس ٹھیک اور بتائیے آپ وہاں ساری ٹھیک ہیں
بس شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے سب ک رتے ہیں
ٹھیک ٹھیک چار وغیرہ پی
ہاں چائے وائے پی آپ نے پ
ہاں بس بھی میں نے چائے کیا کر رہے تھے
بس بیٹھا ہی تھا
تو ٹھیک کالج وغیرہ گئے تھے
ہاں کالج تو گیا تھا آج میں
اچھا ٹھیک تو مجھے لگ ہے اب کتابیں پڑھتی ہوں
ہاں کتابیں میں پڑھتا ہوں
ہاں کتابیں پڑھنی چاہیے کیونکہ جو کتاب ہوتی ہے نا وہ انسان کا ایک بہترین دوست اور خاموش استاد ہوتا ہے
ہاں وہ تو آپ نے صحیح بتایا
ہاں جس طرح پیاسے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ذہن کو کتاب کی ضرورت ہوتی ہے
ہاں وہ تو آپ نے صحیح بتایا
ہاں مطلب ہمیں ریڈنگ اچھے سے کرنی چاہے کتابوں کو پڑھنا چاہیے یہ ہے کہ مطلب کتاب پڑھنا علم کا دروازہ کھولتا ہے قدم کی ترقی کی تاریخ بنا دیتا ہے
ہاں وہ تو آپ نے صی بتایا
ہاں ہمارے پیارے نےب ہاں ہاں بولیے میں بولی ہمارے پیارے نے میں بریی ہماری پیاری نے بس ل لاؤ لیا لم پر بھی جو پہلی وہی آئی تھی نا وہی یہ آئی تھی اکرا یعنی پڑو
ہاں
تو مطلب مسلمانوں کا سن مطلب نا سنت ہے یہ ایک حساب سے اگر ہم دیکھیں گے
ہاں وہ تو آپ نے سیم بتایا
ہاں جس طرح جسم میں مطلب جس طرح جم میں جسم مضبوط ہوتا ہے اسی طرح دماغ جو ہے وہ تیز ہوتا ہے کتاب پڑھنے سے روز کتابیں پڑھنے والا بچے کا جو ذہنی سطح ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی یاداشت تیز ہو جاتی ہے سوچنے کی صلاحیت گہری ہو جاتی ہے
ہاں وہپ اس سے یہ بتائیں
ہاں جی تو مجھے لگتا ہے ہاں
کتاب ن انسان کا سب سے بڑا دوست ہے
ہاں
کیک کتاب یہ نا نالج کا ایک خزانہ ہے
بالکل بالکل یہ نالج کا خزانہ ہے
ہاں
جو بچے ناول کہانیاں اخبار پڑھتے ہیں اس کے پاس بولنے کے لئے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں ہے نا
ہاں آپ نے سے ہی بولا
ہاں ہاں
آج کل سب موبائل میں بزی ہوتے ہیں لیکن کتابیں قدر کسی کو نہیں ہوتی ہے کتابیں ہمیں سائنس لٹریچر اینڈ دنیا کے بارے میں بہت کچھ سکھاتا ہے جیسے کہ بکس پنس سے کنسنٹریشن اسٹرانگ ہوتا ہے اسٹریس کم ہوتا ہے اور امیجنییشن تک پہنچ جاتا ہے اسٹوری بکس ان انٹرٹینمنٹ دیتی ہیں اور ایجوکیشنل بکس ایگزام میں مدد دیتی ہیں اور جو لائبریری ہوتی ہے اس وہ ہم نالج کا گھر بھی کہہ سکتے ہیں وہاں پر ہر کسی قسم کی کتاب ملتی ہیں جو طلبا کو بہت مدد کرتی ہے
بالکل بالکل
ہمیں آنیسٹی یا ہارڈ ورک ڈسپلن سکھاتے ہیں بکس نہ انسان کو یہ بہترین انسان بناتا ہے اور سس کی طرح راہ دکھاتا ہے
ہاں آپ کو پتہ ہے سائنس یہ کہتی ہے کہ جو بچہ چھ منٹ تک کتاب پڑھے گا نا اس کا ذہنی تناؤ سکسٹی ایٹ پرسینٹ کم ہو جاتا ہے موبائل سے سر درد ہوتا ہے کتاب سے سکون ملتا ہے اچھی کتابیں انسان کا کردار بنا دیتی ہیں علامہ اقبال کی بانگ درا پڑھی پڑھ کر نوجوان میں خود ہی خود ہی جاگ جاتی ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر انسان سچا ایماندار بن جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی ایسی کت کتابیں پڑھیں جو ہمارے اندر کے انسان کو جگائے جو ہمیں ایک اچھا انسان بنائے ہاں لیکن افسوس کی موبائل ٹی وی یوٹیوب شارٹس نے کتابیں کی جگہ لے لی ہے بچہ تین گھنٹے ریلس دیکھ لیتے ہیں پندرہ منٹ کے کتاب نہیں پڑھتے نتیجہ توجہ کمزور ہو جاتی ہے صبر ختم ہو جاتا ہے الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے ہم ڈگری یافت جاہل بن چکے ہیں آج کل
ہاں آج کل کوئی کتابیں پڑھتا ہی نہیں بس فون میں مصروف ہوتا ہے اور ان کو ایک کہ جت چکی کوئی کتابیں پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کسی کو بولے تو بولتا ہے موبائل میں ہے موبائل سے پڑھ لوں گا جب موبائل میں جاتا ہے تو موبائل میں دو تین پیج پڑھ کے کسی اور ڈسٹریکشن میں لگ جاتا ہے جس کا اس کا پورا ذہن کسی اور چیز میں لگ جاتا ہے
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے آپ کو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیہ کا کال ہے علم کی علم کی سیاحی شہید کے خون سے زیادہ مقدس ہوتی ہے تو کتاب جل جائے تو تہذیب بیمار جاتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گ گھروں میں چھوٹی لائبریریاں بنائیں بچوں کو موبائل کی جگہ کتاب گفٹ کریں
ہاں آپ سے ب ہو رہے ہو
کتابوں کے بغیر انسان ادھورا ہے پڑھو پڑھاؤ اور مطلب ہمارے دیش کو اس چیز سے ہمارے دیش بھی ترقی کرے گا قلم کی طاقت تلوار سے زیادہ ہے جو قوم جو قوم قومی کتاب سے محبت کر ہیں وہ دنیا پر راج کرتی ہے
ہاں آپ نے صحیح بات بتیا
ہاں جی بالکل صحیح بتایا میں نے اور بتائیے آپ
بس شکر اللہ کا آج کل موسم پتا نہیں کیسے عجیب سی ہر کر کرتے کبھی گرمی ہوتی ہے کبھی سردی ہوتی ہے کبھی بارش ہو جاتی ہے کبھی گرمی ہوتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے
مجھے لگتا ہے کہ یہ جو موسم یہ ہماری ہی حرکتوں کی وجہ سے جیسے ہم ایئر پلیوشن واٹر پلیوشن زمینی آلودگی ہوا کی آلودگی یا جو گلوبل وارمنگ مطلب جو ہم نے کی ہے ان انہیں چیزوں کا ن تیجہ ہے یہ سب
ہاں جو انسانوں نے یہ پیڑ کاٹے ہیں جنگلوں میں تو اس کی وجہ سے ہمارا ماحول بگڑ چکا ہے
ہاں وہ تو بہت بڑا ریزن ہے جو پیڑ کاٹے جا رہے ہیں وہ تو بہت بڑا ریزن ہے اس مطلب ہمارا جو یہ ہے کیا بولتے ہیں ہمارا جو انوائرمنٹ جو ہمارا ماحول ہے یہ وہ بگڑ رہا ہے جنگلات کی کٹائی اس کا بہت بڑا ہے ریزن ہے آپ کو پت درخت زمین کہ پھیفھڑے ہیں جس طرح پھیفھڑے انسان کو سانس دیتے ہیں اسی طرح درخت زمین کو آکسیجن بارش ٹھنڈک دیتے ہیں لیکن ا مخصوص کہ انسان کی ترقی کے نام پر پر اپنی ہی فھیفڑے اکھاڑ کر پھینک دییا ہم نے جب بڑے پیمانے ہاں ہاں جی بولیے
انسان نا ہر کسی چیز کو غلط استعمال کر ج لوگوں کو دوسروں کو پھر ازا مل جاتا ہے اگر انسان ہر کسی چیز کا سے استعمال کرے کبھی کوئی آفت آ ہی نہیں سکتی ہے
ہاں بالکل بالکل ہر شخص کو گھر چاہیے اس کے لیے جنگلات کاٹ کاٹے جا رہے ہیں مطلب ایسے مطلب انسان پھر کہاں سے مطلب ترقی کرے گا
نہیں وہ بات تو آپ صحیح بولتے جیسے کہ اگر انسان کو گھر بنانے کی لکڑی کی ضرورت ہے اگر وہ دو پیڑ کاٹ رہے ہیں کم سے کم دس لگاؤ اس سے تو کم ہو سکتا ہے نا جب ہم پیڑ بھی کاٹ رہے ہیں ادھر سے پیڑ بھی لگا رہے تو اس سے تو نقصان ہی ہے نا اس لیے ہمیں پیٹ کا ساتھ ساتھ لگانی چاہیے جس سے ایک بتا رہے اس ماحول میں
بالکل بالکل درخت د خت بادلوں کو کھینچتے ہیں درخت کٹے تو بارش کم ہو جائے گی درخت کی جڑیں مٹی کو جکٹتی ہے درخت کٹے تو بارش سے مٹی بہ کر گر جائے گی ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زمین کی جو زرخیزیت ہے وہ ختم ہو جا رہی ہے جنگل کٹاؤ تو ہر دن مطلب حیران کر دیتا ہے انسان کو کیونکہ جو ہمارے پاس جنگلی جانور ہے ان کا گھر ختم ہو رہا ہے
ہاں صی بول رہے ہو اا نے ان کا گھر جاڑا ہے تو اس لیے پھر ہم بستی میں اترتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ جنگلی جانوروں نے حملہ کیا جب ہم لوگوں نے ان کا گھر ہی ختم کیا تو وہ پھر آئیں گے نا السلام علیکم محترم بھائی جان آپ
ہاں سیری سی بات وہ تو پھر آئیں گے نا جب بڑے پیمانے پر جنگلات کو کاٹ کر ان کی جگہ مکان سڑکیں فیکٹریاں کھیت بنائے جائیں تو اس عمل کو کو ہم کیا کہیں گے یہ تو ہماری ہی یہ ہے کم عکلی ہے کہ ہم ایسے کام کر رہے ہیں
ہاں آپ تو صحیح بول رہے اور جب ہم یہ حرکتیں کریں گے تو جنگلات کیسے جنگلات تو وہ تو اپنا نتائج دکھائے گا ہی نا
ہاں اسی کی وجہ سے پھر موسم میں بھی ہمیں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملتا ہے جنگلات صرف لکڑی نہیں ہماری زندگی ہے درخت پچے گے تو انسان درخت بچیں گے تو انسان بچیں گے زمین بری رکھو گے تو مستقبل ہرا بھرا ہو جائے گا ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم درخت کے دشمن نہیں دوست بنیں گے درخت لگاؤ سا پؤ بارش برسؤ ورنہ بنجر ہوگی زمین پھر بچتاؤگے تو یہ سب چل پھر یہی سب چلتا رہے گا اور اس سے ہم اپنے بچوں کا بھی مستقبل خراب کر رہے ہیں
ہاں یہ بات تو آپ صحی بول رہے ہو
ہاں جی تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کم سے کم پیڑ کاٹنے چاہیے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم پیڑ کاٹیں ہی نا اب اگر ہم کاٹیں گے اگر ہم ایک پیڑ کاٹیں گے کم سے کم اس کے بدلے دس تو نہیں کم سے کم چار تو لگا ہی سکتے ہیں
ہاں وہ آپ سے ہی بول رہے ہو
ہے نا
ہاں
چلیے پھر ٹھیک ہے پھر بعات ملتے ہیں کبھی
چلو شکریہ آپ نے بات کرنے کی زحمت اٹھائی گا
نہیں ہمیں تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے آپ نے بات کرنے کی زحمت اٹھائی
چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ ص
اوکے اللہ آابی